ہیلو
جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو باجی
جی ماشاء اللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں چھت پے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے آج بارش ہو گئی تھی تو بس چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی لائی
جی ابھی بس ہمارے یہاں بن ہی رہا ہے کھانا امی جان ہماری کھانا پکا رہی ہیں ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا چلیے آج آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے تو اتنے میں آپ کی ہی کال آ گئی
جی بالکل بالکل مجھے نا آپ کی یاد آرہی تھی ویسے بھی نا ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا ہماری گفتگو نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا آج باجی سے کچھ گفتگو کر لوں میں
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح کیا آپ نے
اور بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے آپ کے
ہاں جی باجی گھر پہ سب خیریت ہیں آ گھر پہ نا میری چھوٹی میری جو بڑی باجی ہے نا کی نکاح ہے تو اس کی نکاح کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں
جی ماشاء اللہ یہ تو بےحد ہی اچھی بات ہے اور نکاح گھر پہ نکاح ہو رہا ہے ایسا وہ انسان بالکل بھی انسان کے پاس تو پھر بالکل کچھ سمے ہی نہیں رہتا نکاح کی تیاریوں میں تو بے حد ہی مشروف ہو جاتے ہیں
جی جی بالکل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میری امی جان لگی ہوئی ہے گھر کی صاف صفائی میں سجاوٹ میں
ہاں وہ تو ایسا ہوتا ہی ہے مطلب ایسا کہ ہمارے یہاں پر بھی ہمارے بھائی کے نکاح تھا تو وہ ہم تو بالکل ایک مہینے پہلے سے ہی بالکل کل مشروف ہو گئے تیاریوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ایک بلکل سمئے ہی نہیں ہے ابھی آج ہی ہو ج جائے گا نکاح ایسا لگنے لگتا ہے جو سارے کام ترنت ترنت سارے کام پورے پورے کرنے ہیں اور سر گھر کے مطلب جو آپ جیسے آپ کی بڑی باجی کا نکاح ہے تو آپ کے اوپر ہی آدھے سے زیادہ کام ہوں گے کہ ہاں آپ کو یہ ساری چیزیں سنبھالنی ہے
تو میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی تک جاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ وہ بھی بلا لیتی ہے نکاح کے لیے کچھ تو ہو جائے گا نا ابھی کچھ ہمارے کام میں ہاتھ بٹا دو گی
جی جی ماشاء اللہ ضرور بتا دیں گے آپ ہمیں اب اب اب بلائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے اب کا ہاتھ بٹانے اب کیا ہے دیکھیے ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم تو آپام آپ کے رشتتے دار ہیں جان پہچان کے ہیں تو ہمیں تو آپ کی مدد کریں گی اب کوئی باہر کا تو نہیں آئے گا آپ کی مدد کرنے یہ بتائیں اب نکاح تو آپ کے گھر کا ہے تو مان لیجیے ہمارے گھر کا ہے تو ہم آپ کی مدد تو ضرور کریں گے اور بتائے نکاح کے جوڑے وڑے لے لیے آپ نے
جی باجی ابھی نہیں خری دے نکاح کے جوڑے میں سوچ رہی تھی کہ آپ آ جائیں جلدی آنا مطلب کہ ابھی تو بیس دن ہے نکاح کے تو ابھی ٹائم نکال لینا تو جوڑے نا خرید لیں گے پھر ایک دن ٹائم نکال کے
جی بلکل صحیح فرما رہی ہیں ہم ضرور ہم آ جائیں گے آپ بس بتا دیجیے گا جس دن آپ کے پاس سمے رہے آپ جس دن فری رہے ہمیں ایک بار بتا دیجیے گا تو ہم ضرور آ جائیں گے آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے اور ایسا ہے ہمیں اچھی اچھی دکانیں بھی پتا مطلب پتہ ہے تو جہاں ہم چلے جائیں گے ساتھ میں تو آپ کا زیادہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کو جتنے جوڑے لینے ہیں پھر جتنے آپ کو مطلب کپڑے لینے آپ کو جلدی پسند آ جائیں گے وہاں کو کہیں دوسری جگہ جانا بھی نہیں پڑے گا تو آپ کا ٹائم بھی برباد نہیں ہوگا
جی بلکل بلکل ویسے نا میں نے سنا تھا کہ نکاح نہ دو افراد کو محبت اور بھروسے کے رشتے کو جوڑتا ہے اور پھر افراد ہی نہیں بلکہ ایک دوسر جو خاندان ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں
بلکل ماشاء اللہ بلکل اب صحیح فرما رہی ہیں نکاح ایسی چیز ہے جو صرف دو دلوں کی نہیں بلکہ دو روحوں کا کا پاک رشتہ ہے مطلب اب ہم کسی سے رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں تو اس کے پورے پریوار سے ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے اب ہم پورے زندگی بھر کے لیے ان کے پورے پریوار کے ساتھ جڑے رہیں گے وہ ہمارے نئے رشتے دار بنیں گے پھر ان کا ہمارا رشتہ بنے گا پھر ہم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نئے نئے رشتے دار رشتے جڑتے تے ہیں صرف نکاح ہونے کی وجہ سے تو یہ یہ رشتہ بے حد ہی پاک رشتہ ہوتا ہے
جی بلکل بلکل ہم ویسے نا آپ کتنی مطلب کہ آپ کتنی جلدی آؤ گی نکاح کے لیے
جی ہم ضرور آ جائیں گے جب آپ ہمیں بلائیں ہم اس دن آ جائیں گے نکاح کے لیے بس ہمیں کوئی وہ نہیں ہے ایسا ہے کہ آپ ک گھر کا تو خوشنما بلکل ابھی تو بلکل خوشنما ایسا ہوگا کہ ساری جگہ خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوں گی پر ایسا ہوتا ہے نکاح کے سمے پہ نا کام بے حد ہی پڑ جاتا ہے تو تھکان بھی بے حد ہی زیادہ ہو جاتی ہے
جی جی بالکل ویسے نا میری نز نزدیک نکاح سکون محبت اور نا ذمہ داری کا نام ہے بہت خوبصورت بات ہے نا یہ کا انسان کو تنہائی سے نکال کر ایک مکمل خاندانی جن خاندانی زندگی جینے اتا کرتا ہے اور نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سکھ کے میاں بیوی ایک دوسرے کے سکھ سکھ اور دکھ کی ساتھی بنتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی آنی چاہیے دونوں کو ایک دوس رے کا نام اچھے سے مطلب ایک دم اپنے اوپر رکھنے آنا چاہیے کی ہاں ہم مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی برابر کی عزت کرنی آنی چاہیے نکاح مطلب بالکل ایسا ہے کی برقرار برقرار ہی چل تا رہے گا اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو
جی بالکل بالکل
اور نکاح تو ویسے بھی ایک کی عبادت ہے جہاں محبت کے ساتھ احترام اور صبر کی مطلب صبر بھی ضروری ہے ہم جتنی صبر سے کام لیںگے ہم جتنی صبر سے کام کریںگے انشاء اللہ ہمارا کام اتنا زیادہ ہی بہتر ہوگا اب دیکھیا ہے آپ نے دیکھا ہی ہے اگر کوئی کام ہم جلدی جلدی یا ہڑبڑی میں کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ نہ کچھ چیز تو ایسی ہوتی ہے جو ہماری خراب ہو ہی جاتی ہے تو اس لیے ہمیں کوئی بھی کام ہمیشہ صبر کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی تو ویسے بھی ہمارے ساتھ ہے ہی وہ ساری چیزیں تو اچھے سے کرا ہی دیںگے
جی بالکل بالکل اور نہ میں نے سنا تھا کی اگر نا میاں بیوی میں اگر بھروسہ نہ ہو نہ ہو نہ ہوتا ہے محبت احترام سب پر بھروسہ نہ ہو تو نہ رشتے سے کمزور پڑ جاتے ہیں اگر صبر نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی تی بات باتیں ہوتی ہیں نہ وہ بڑے جھگڑوں میں بدل سکتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب دیکھیے اب وہ انسان کسی انجان انسان سے رشت تے میں جڑنے جا رہا ہے تو اسے ایسا ہیکی انھو ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے تبھی تو جا کر کوئی رشہ آگے بڑھ پائے گا نہیں تو ایسا ہوگا اگر وہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں ایک دوسرے کو کچھ جانیں گے نہیں تو پھر کیسا کوئی رشتہ آگے چڑھ پائے گا اور ویسے بھی نکاح تو بھروسے ہو اح ترام سے جڑتا ہے مطلب بھروسہ اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے اگر ہم بھروسہ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے پہ احترام نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا نکاح کس کام کا رہے گا
جی بالکل بالکل بالکل بھروسہ رکھنا تو نہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے بھروسہ رکھنا تو چاہیے سبھی کو بھروسہ رکھنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور ایسا ہے نکھاح تو مطلب ایک زندگی کا سب سے خوبصورت جو حصہ ہوتا ہے اور اوپر سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد سے ہماری نئی زندگی شروع کی شروعات ہوتی ہے ہم دوسرے گھر پہ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور پھر وہاں پہ مط ہم لوگ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں نئے نئے لوگوں سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے تو دیکھا جائے تو اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہماری نئی زندگی ہماری دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے
جی بالکل بالکل اور نا ویسیے نا آج کل لوگ نکاح کو نا مشکل بنا دی اکثر د اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو دکھاوا کرتے ہیں فضول کی خرچے کرتی ہیں اس کی وجہ سے نا بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں فجول خرچے تو نکاح وغیرہ میں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے فجول کے خرچے سے اچھا ہے کہ اپن اپنی بیٹی کی نکاح وغیرہ کر رہے ہیں اس اس میں نا کچھ ایکسٹرا پیسے وغیرہ دے دو یا بیٹی کے لیے کچھ دے دو
جی ماشاء اللہ بالکل
مجھے تو بہت بےکار لگتی ہیں
جی ماشاء اللہ باجی بالکل صحیح فرما رہی ہیں مطلب فضول خرچے کرنا وہ تو سب لوگ آجک ل دکھاوے کرتے ہیں جن کے پاس ہے وہ لوگ فضول خرچ کر رہے ہیں پر وہی پیسے ہمارے بعد میں کام بھی آ سکتے ہیں ویسے بھی نکاح تو مطلب ایسا ہوتا ہے ایسے تو بےحد پہلے ہی وہ بےحد ہی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں اچھی خوشی ہوتی ہے اس دن میں لوگ سارے خوش رہتے تو ہمیں اتنی زیادہ فصول خرچ کرنے کی تو ضرورت بالکل نہیں رہتی ہے بس یہ ہے کہ ہاں ہم اچھے سے خوشی خوشی ان کا نکاح کریں کہ انیں ان کے گھر بھیجے اور وہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھر پہ رہے سکون سے رہے بس اور کچھ تو چاہیے ہی نہیں ہوتا ہے
جی بالکل بالکل اب ایسے آپ کو ایک اور بات پتا ہوا کہ نکاح کے بعد نا انسان کے کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں اسے اپنے پریوار گھر خاندان کا خیال رکھنا پڑتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
ایسا ہے کہ مطلب اب ایسا دیکھیں گے تو اس کے بعد تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے چلیے پھر آپ ہمیں کال کریے گا آپ جب فری جب کو جب بھی ہم کو بلانا رہے گا آپ کال کر دیجیے گا ہم آ جائیں گے
جی جی بالکل مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
جی اللہ حافظ